وعلیکم السلام السلام علیکم اور
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ کی دعائیں آپ سن ہو کیسے ہو
بس الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں بس گرمی میں پریشان ہے اچھا
ہاں بہت زیادہ ن مطلب تو پھر بھی دن میں راحت ہے
وہ ہلکی ہلکی بارش چ تھی نا آج بس تو اس وجہ سے ورنہ پتا ہے کیسی گرمی پر جیسے کہ آخری گرمیوں کا بھی گرمی نہیں پڑے گی
ہاں ہاں ہاں یہ تو ٹھ س ہے مطلب وہ تو شکر الحمد للہ کی رمضان سے فارغ ہو گئے ا تو بہت دقت ہے ہو جا کے
ب دقت ہو جاتی ہے اور اب بکر عید آنے والی ہے کیسے مینج ہو گاار
بس مگر ایک تو تو مجھے لگ رہا ہے بہت برا حال ہو
بہت برا پھر اس گوشت کو سنگواتے سنگوانا ہے فریج میں لائٹ بھی نہیں دے رہے پتاہ نہیں یہ ٹھیک سے رکھنے دیں گے بارییاانی
نہیں نہیں سب سے بڑی ذمہ داری تو وہی ہے کھانا بھی ہے اور سنگوانا بھی ہے
کسی کو بریانی چاہیے کسی کو سیامی کباب چاہیے کسی کو کچھ چاہیے
ہاں ہی تو
کسی کو پائے کسی کو تگڑی کسی کو کچھ بس یہ ہوتا ہے سب کا یہ بنا دو وہ بنا دو سارا دن کچن میں ہو جاتا ہے ہمیں
اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب ماحول پہ ہوتا ہے یہ تو خیر ہمارے میں تو روزمرہ کی زندگی جی تو
ہاں لیکن اس دن مطلب عید کے بعد تو کیا کیا ڈش ایک دن ب بنتی ہے
تو ہے
ایک ایک دن میں کہ کے دے ہاں کبھی کیسا بنا لو کبھی کیسے بنا لو بس یہ چلتا رہتا ہے اورا آپ بتاؤ کیسا چل رہا ہے
تو میں تو پتا ہے مھے ڈائری لکھ میرا شوق ہے
چلو اچھی بات ہے لیکن تو کیا لکھتے ہیں آپ روزمرہ کی زندگی کے
ہاں ڈائری مطلب میری میری خواہشات مطلب میری ہوبیز ہے کہ مطلب میں پورے دن میں جو بھی محسوس کرتی ہوں جو بھی میرے پہ بیتتا ہے جیسا کبھی میں دن گزارتی ہوں ان سب تو میں اپنے الفاظوں میں بیان کرتی ہوں
س نہیںائیے
ہاں ہاں کیونکہ اس سے مطلب مجھے رہتا مجھے پتا رہتا ہے کہ بھائی ہاں اس دن میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میں نے یہ کیا تھا اور دیکھو نا مطلب کسی کی ہاں شعر و شاعری بھی لکھتی ہوں اور بشر کیوں نہیں جب دل پریشان ہوتا ہے نا تو خود بخود ہی ڈائری لکھتے لکھتے اتنا مطلب مجھے علم ہو چکا ک کہ خود بخود میں شڑی بنا دیتے کیا
چلو یہ توچ چلو سناؤ تو ایک ہادھ شا ہی سنا دو آپ ہاں جی بالکل کیوں نہیں ہم بھی تو سنے آپ کی شاعری
ب سنو کیوں نہیں سنو گے
ہاں ہاں جب آپ لکھتے ہو شوق ہے آپ کو
میں یہ ڈائری وغیرہ نوٹ وغیرہ لکھنا شروع کرے میں نے تو اس میں ہینڈ رائٹنگ بھی میری کافی اچھی ہو چکی ہے تو میں سوچ رہی تھی مطلب میں تھوڑا سا جسا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے کام کر لو فری لانسر وغیرہ کا ہاں تو
یہ ورنہ خراب ہو جاتیى ہے
ہاں اور غلطیاں بھی سدھر جاتی ہیں جو ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ماتراں وغیرہ میں دیکھو جب اسکول وغیرہ پورا ہو جاتا ہے نا کالج وغیرہ تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں پڑھائی پوری ہو گئی ذمہ داری پوری ہو گئی اب کیا کرنا ہے
کریں گے رائٹگ
ہاںاں لیکن جب لکھتے رہو نا لکھتے رہو ن تو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اب آج کل تو یہ ہو گیا ہے جب سے چیٹ جی پی ٹی آ گیا اے آئی آ گیا تب سے تو ہر دن ہاںاں تب تب سے تو ہر دن کوئی نہ نئی چیز آ رہی ہے
نئی چیز آ رہی ہے لیکن یہ غلط بات ہے ہم اپنا مائنڈ یوز نہیں کرتے اس کو یوز کرتے اور مائنڈ ہمارا وہیں تک ہے
ہاں ہاں مطلب اس نے لے لیا نا سب کچھ تو ہمارا اس نے ہی لے لیا ہم اپنے دماغ سے کیا ہی سوچیں گے
ہر چیز کے لیے اس پہ ڈپینڈ ڈرائیں گے تو پھر کیا کریں گے
ہاں دیکو اب کوئی مشکل آ رہی ہے مجھے کچھ کرنے میں تو میں ترنت چاہیے بیٹی کولوںی
ہاں نہیں غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے اوپر ہی پ ڈر جائیں گے ہماری سوچنے کی چمتا ختم ہو جائے گی
تو ہم نے بس عادت بنا لی ہے نا اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ سے کھول لیتے ہیں
دیکھو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا یوز اتنا ہی کرنا چاہیے جس سے ہماری لائف اتنی افیکٹ نہ ہو کہ بع میں ہمیں پ
فسگ جی جی جی
صرف جرنل یوز کر لو بس جرنل ہی ویسے ہی کسی چیز میں زیادہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو دیکھ لیا
ہاں
ورنہ نہیں اتنا نہیں کہ ہر چیز کے لیے یہ کیسے ہوگا چل جائے چٹ پ سے پوچھ لیے تھ یہ کیسے ہوگا
اتر ڈیپلی مطلو رہا ہے کہ سب کچھ وہی ہے سکھایا میں پھر تو اللہ تعالی نے تمہیں دماغ دیا ہے تو میں
ہاں دیکھر و چیٹ جی بیٹی جس نے بنایا ہے وہ بھی انسان اس نے ابھی تک اپنے دماغ سے بنایا نا تو جب اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے ایک میں برین کیا ہے اس کو یوز کرو ایک بار میں نہیں ہوگا دو بار میں ہوگا تین بار میں نہیں ہوگا ایک ائم ایسااہ گا کہ ہوگا
ہوگا انشاء اللہ ہوگا اور دیکھو جب جب اپنے حوصلے بلند ہوتے ہیں نا تو کام خود بہت مکمل ہوتا ہے
دیکھو ہم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے سیکھ ملتی جائے گی کچھ نہ کچھ اب جب ہم اپنا بریانی یوز نہیں کریں گے سیدھے چٹ جی ب سے کہیں گے یہ کر کے د ت وہ تو دے دے گا
ہاں ہاں جی جی جی اور کل کو ہم سب کو پوچھنا لگا کہ بھائی تم نے یہ چیز کیسے کری تو ہم اس کو کیسے بتائیں گے ہم نے چٹ جی پٹن سے پوچھا تھا
ہاں یہ تو اور نہ اپنی ہابی میں یہ ایکسرسائز وغیرہ بھی شامل کرو صبح کو پرانیام کر کرو سورج سوریہ نمسکار حالانکہ یہ ہمارے مذہب میں مانتے نہیں ہیں سوریہ نمسکار لیکن اس کو ایسے کر کے مطلب کیا ہم سورج نمسکار ایز اسرائز لو
کیا ن اسے تو ہمارا ہی فائدہ ہے ہ ہ اریے بس نہ بتائے صبح اٹ تو جاتی ہوں ٹائم ٹیبل بھی مطلب ماشاء اللہ سے میں نے بنا رکھا ہے پر دھوپ کو دیکھ کہ نا ہمت ٹوٹ جاتی ہے
ہاں یہ تو ہے گرمی اتنی شدید ہو رہی ہے کہ
ہاں صبح ہی چھ بجے دھوپ نکل جاتی مطلب سورج پورم ا پہ آ جاتا
صبح صبح میں خوب اچھا موسم رہتا تھا انسان سب کچھ کر لیتا تھا اور رات تو صبح صبح بھی گرمی رہتی ہے کہ باہر نکلنے کا من نہیں کرتا
ہاں یہ تو مطلب ابھی کچھ ٹائم پہلے نا یہ ہوتا تھا کہ اپنا صبح چھ بجے اٹھ گئے دس بجے تک سارے کام سے فارغ ہو گئے اب تو چھ بجے بھی اٹ جاؤ نو بجے بھی اٹ جاؤ دھوپ ہی دھوپ ہے کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ٹیک
بس پتہ نہیں کیوں اتنی گرمی پڑ رہی ہے اللہ رحم کرے
ہاں بس اللہ کا ہی ہے بس اوپر والا ہی رحم کر سکتا ہے ہم تم تو دوئے کر
ہاں مساللہ دائی کبول پلے مکر اس سے پہلے اللہ بارش ڈال دے تو سکون سا ہو جائے
ہاں بس یہ ہے بارش ہو جائے تو بہتر ہے پت ہے کیوں بے زبان جانور بھی ہیں اور بچے معصو بچارے سب انتظار کرتے ہیں عیدوں کا ہم تو چلو بڑے ہو گئے ہماری توب
نہیں گرمی تو ہمیں بھی لگتی ہے
ویس بول رہی ہیں عید پہ جو چھوے بچے وغیرہ باہر نکلتے
ہاں ہاں خیر جب ہم چھوٹے چھوٹے بے د بی ایسی ہی پنڈے تھ بے فکر سے
ہاں ل لیکن یہ مزہ سارا بچپن پ میں ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے پت جبن چھوٹے چوے سو تو بڑے ہوں گے کیونکہ بڑے منہ نہیں لگاتے تھے نا ہمیں
جی جی جی
تو پھر یہ ہم اپنے پاس بیٹھائیں گے جب بڑے ہو گئے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ چھوٹے ہی ٹھیک تھے
کہ تم گھر سنبھالو
ہاں چھوٹے ہی ٹھیک تھے
اب چھوٹے ہی ٹھیک تھے اور ہاں کی کاتے پتہ ہے جب اسکول میں تھے نا تو یہ سوچ تھے کہ ہم بعد میں ج میں تو پتا ہے اسکول ٹائم سے ہی ڈائری وغیرہ لتی ہوں لیکن میں جب اسکول میں ن تو میں یہ سوچتا جی کہ آ جلدی سے اسکول نکل جاؤ کالج جؤں گ تو کالج میں کروں گی لیکن اصل زندگی تو اسکول کی ہی
اا زندگی اسکول اور کچھ نہیں اسکول میں جو مستی ہوتی تھی اسکول
ہ جو سچے دست اور مطلب ساتھ ہی ہم سفر اچھ والے میں
ہ بالکل بالکل وہیں تھے اور وہ جن کے اب تک بنے ہوئے تھے وہ میرے تو بنے ہوئے
ہاں لیکن میرے تو چلو ہے م مطلب یہ کہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں سب کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں ہو گیا سب بٹ گئے ادھر ادھر ہاں ادھر ادھر بٹ ج لیکن مطلب کالج ٹائپ کہ دوست دوست نہیں رہتا نا وہ تو کبھی کبھی ملتے ہیں
ہم خود ہی نہیں چاہتے کوئی بھی
ہم خود ہی نہیں جاتے یہی تو میں کہہ رہی ہوں اور دیکو جس کے ساتھ ہم بچپن سے لے کے بارہ سال تک پڑے ہیں بھائی ہے نا ایک ساتھ تک پڑل تو پھر اس کی تو آادت ہو ہی جا تو میں تو بھائی اپنے گھر میں بچے نا چوٹے تو میں تو اپنے بہن بھائی سے یہی بولوں ج دیکھو اسکول کی زندگی کو جیل ہو ج طرح اچھے سے جی سکتے ہو کیہ یہ دن واپس نہیں آنے کے تو ان کا جواب کا جواب یہ رہتا ہے کہ اب بھی تم چپ رہو تم نے تو اسکول کر لیا کالج کر لیا تو ہمیں سمجھاتی رہتی ہے مطل لیکن انہیں ابھی سمج میں نہیں آئےا
ابھی سمجھ میں نہیں آنے گا بعد میں سمجھ میں آئے گا جب زندگی یہاں سے نکل جائے گی
کے لیے کر سیں گے ہاں جیسے ہم ہاں جیسے کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم بچپن میں ہی ہو تو اچھا رہتا کم سے کم ہاں کہ کم کم سے کم مہ داریوں احساس تو نہیں ہوتا اب تو فکر رہتی ہے کہ گھر پہ یہ کام پڑا ہے وہ کرنا ہے گھر میں دیکھنا ممی کو دیکنا بائی کو دیکنا
ہاں ذمہ داری زیادہ ہو جاتی
آور پتہ ہی صبکو لی تھوڑی سی سجدار ہوتی ہے نا لڑکی پہ سب سے جلدی سمجھداری آ جاتی ہے
یہ تو حقیقت ہے اللہ نے صلاحیتنی دی ہے عورت کو کیا کر سکتے ہیں اس میں انسان کی کوئی غلطی نہیں ہے سانن کی کلتینی الگ ترا
ہاں میں تو انشاء اللہ تمہارے تم مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانا پھرا میں تمہارے اوپر بھی ایک اچھی س شعری لکھوں گی ہے نا
ہاں سنانا آپ لکھ کے ایک بار ٹھیک چلے پھر لکھ لو آپ پھر بتانا ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر بات
اھاھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ